السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہو
بڑھیا آنا ہے
یہ سب کھا رہی ہے
اچھا
ہاں
جی جی سب گرمی کہہ رہی ہے
تو مطلب بجلی کی جو کھپت ہو رہی ہے آج کل اور بجلی وجلی کیسی آ رہی ہے آپ کے ادھر
ہلو آ رہی ہے آپ کی تو صحیح آ رہ ہے
جی جی تو آج کل دیکھ رہے ہوں گے بجلی کی جو بچت ہے وہ ضروری ہے کیونکہ ہاں بجلی کی بچت کر رہیں گے تو کل کا جو اجالا ہے وہ صحیح ہوگا
تو ہلو
ہاں جی ہاں جی ہاں جی بولیے
کچھ بتائیے بجلی کے بارے میں
جی جی آج ہمارے اس آ پوڈ کاسٹ میں ہم ایک ایسے وشے پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو دکھنے میں تو بہت معمولی لگتا ہے لیکن اس کا تعلق ہمارے گھر کے بجٹ سے لے کر پوری دنیا کے مستقبل بوشیہ سے ہے یعنی بجلی کی بچت اور اس کی اہمیت
صحیح فرمایا آپ نے تو یہ ہے کہ جو آج کا دور ہے اگر چند گھنٹوں کے لیے بجلی بھی چلی جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے زندگی ٹھہر گئی ہو تو سارے گیجٹ اور پانی موٹر اے سی جو ہے سب بیےجان ہونے لگ جاتے ہیں
جی جی درست کہا درست کہا فرمان درست کہا اپ نے بجلی آج صرف ایک سہولیت نہیں بلکہ انسان کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے لیکن جس تیزی سے ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں اگر ہم نے اس کے تح فوج پر دھیان نہیں دیا تو آنے والی نسلیں اندھیرے میں ڈوب سکتی ہے
تو کرپیا آپ تھوڑا دھیرے دھیرے بلیے ہے نا
جی جی
جی تو یہی ہے کہ یعنی جو آج کی مطلب ہماری جو گفتگو ہے ا اس کا مقصد تو صرف یہی ہے کہ بجلی بچانا نہیں بلکہ جو باسور شہری بننے کی طرف ایک قدم اٹھانا بھی ہے
ہلو
ہاں جی
جی
ا بجلی کی جو بجلی کی ایجاد ہے اور ہم ہماری جو لت ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے
جی جی واہ ارے واہ یہ تو بہت اہم نکتا یعنی پوائنٹ ہے انجانے میں ہی صحیح ہم ہر دن بہت سی بجلی جایا کر رہے ہوتے ہیں ا بجلی کی بچت کیوں ضروری ہے ہہ
تو مطلب یہی ہے کہ جو ا ہم تو مطلب بجلی کا چکاتے ہیں اور پھر بھی ہم بچت کیوں کریں یعنی اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی جی بالکل بل چکانے سے آپ بجلی کے مالک نہیں بن جاتے آج بھی ہمارے ملک میں زیادہ تر بجلی کوئلے کو جلا کر بنائی جاتی ہے تھرمل پاور پوائنٹ سے نکلنے والا دھواں ہمارے ماحول کو تباہ کر رہا ہے جس سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے
ملکول ب ل ش کروایا نے کیا نہیں ج ت جلی پالتو خرچ کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے کوئلہ جلے گا اور پریا بھی پردوشت ہوگا جی
بالکل ہلو ہلو جی گھریلو استر پر بجلی بچانے کے آسان طریقے ہم بتا سکتے ہیں آپ
تو جو مطلب میں سننے والا ہوں اور میں کچھ ایسیے طریق جو ہے وہ انہیں اپنا کر اپنے بل کا جو جل بھی ہے کم کر سکیں گے اور دیش کی بھی کر سکتے ہیں
بالکل ضرور اس کے لیے کچھ بہت ہی آسان اور عملی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں جیسے پارمپرک بلبوں کو کہے الوودا سب سے پہلے اپنے گھروں میں پرانے بل پیلے بلب اور یوٹیوب لائٹس کو بدل کر لیٹ بلب لگائے یہ اسی پرسینٹ تک کم بگ خرچ کرتے ہیں
بالکل یعنی اور فائیو اسٹار ریٹنگ پر دھیان دیں اور جب ایک نیا ف اے سی یا ہم واشنگ مشین خد خریدیں گے تو فائیو اسٹار ریٹنگ کا ہی اپکر لینا چاہیے یہ بجلی کی جو کھپت ہے اس کو ادا کر دیتے ہیں اور جو قدرتی روشنی ہے کا استعمال کرنا چاہیے دن کے وقت کمرے کے پردے کول کھول کر رکھے ہیں تاکہ سورج کی جو روشنی ہے اندر اور اور جو ب وجہ لائٹ ہے وہ نہ چلانی پڑے
بالکل بالکل سبان اللہ یہ تو آپ نے اس اتنے آسان طریقے بتائے کہ کوئی بھی انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا سکتا ہے دوسرا کوشچن آپ سے مطلب میرا یہ ہے شمسیاتی تنوائی یعنی سولر انرجی کے بارے میں مستقبیل کاب راست سولر انرجی کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں گے
جی جی بالکل تو آج کل سرکار بھی سولر رہڈ جی یعنی
ہلو ہیلو
ہاں جی
جی
تو سولر جو اینرجی ہے اس کے بارے میں سرکار بھی دھیان دے رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی بالکل ا میرا کہنا ہے سولہ نینا جی ہمارا اصلی مستقبل ہے یعنی تنوائی کا ایک ایسا لاازوال ذریعہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور اس سے کوئی پردوشن بھی نہیں ہوتا اگر ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر سولر پینل لگا لیں تو ہم خود اپنے اپنی بجلی کا پروڈیوسر بن سکتے ہیں چ
ہاں ہاں صحیح فرمایا آپ نے یعنی جو یعنی کی بجلی اور پریاور کی جو ہے کہ جاتا ہے ایک پنتر دو کاج ہو جائیں گے
ہوں جی جی بالک
جی تو مطلب آج کی اس گفتگو کا ایک ہی جی جی جی تو یہی ہے کہ بجلی ایک ایک یونٹ بچانا اور بجلی بنانے کی برابر ہے یعنی ہمیں بجلی کی بچت کرنی چاہیے یورٹ اور جو مطلب اس کا سوپ اور م جمالہ میں ایک بتانا چاہیں تو سیف الیکٹریسٹی سک فیوچر یعنی بجلی بچاؤ اور مستقبل سماروہ
بالکل درست ا فرمایا آپ نے اور اسی بات کو اگر ہم سع انداز میں کہیں جذرا سی احتیاط سے گھر میں اجالا رہے گا جو آج بچایا ہوئے وہی کل کام آئے گا
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور اس کے مطلب بارے میں یہی ہے اور اس کا جو دیکے چاہیں کہ بجلی بہت ہے ضروری ہی ہے اور
آج مط بجلی کے بات چیت سے ہم پریاورن کو بھی سدھار سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم بجلی بچائیں گے تو کوئلہ کی کپت نہیں ہوگ جس سے کہ صحیح رہے گا اور مطلب جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھامس ایڈیسن نے جب بلب قعداد کیا تھا تو اس نے سوچا ا نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے ایک دن بجلی کیس قدر آدی ہو جائے گا کہ آ آر کسی بھی چیز کے لیے بجلی کی ضرورت پڑے گی پنکھے لائٹیں جو ہے سب بجلی کے وجہ سے چلتے ہیں
بالکل بالکل بہت خوب اپپ نے بہت ہی اچھا جواب دیا
جی تو آپ بتائیے کہ جو ویکتی ہے وہ کس قدر نربھر ہو چکا ہے بجلی پر
بجلی پر ایسے انسان نربھر ہو چکا ہے کہ جیسے مطلب انھا اگر ایک لاٹھی کے سہارے نربھر رہتا ہے سے اسی پرک انسان بھی بجلی پہ نربھر رہا مطلب لائٹ پنکھا سولر مطلب سب کچھ جو لائٹ مطلب الیکٹرسٹی ہے جیسے لائٹ لے لیجے پنکھا لے لیجے فریج کولر اے سی مطلب انسان اے ٹو جیڈ اپنا ورک بجلی پہ ہی کرنا چاہ رہا ہے اور کر بھی رہا ہے جہاں تک
بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا اسی لیے ہمیں جو ہے بجلی کی بچت کرنی چاہیے اگر ہم بجلی کی زیادہ بچت کریں گے تو کوئلہ چلا کر ہی تو بجلی بنائی جاتی ہے اگر زیاد بچ بجلی کھپت ہوگی تو زیادہ کوئی نہ جلے گا اس کی وجہ سے پریاورن ا اورے وہو بھی تو خراب ہوگا نا ہاں تو اسی لیے ہمیں جو اس کی بچت کرنی چاہیے
بالکل بالکل بت خب
جی جی
اور ابھی سرکار بھی مطلب فری جو کیا ہے سولر پینل دے رہی ہے اس کا ایک یوجنا چلا رہی ہے فری سولر پینل یوجنا تو اس سے مطلب ہمیں مطلب لینا چاہیے اور بجلی کا بچت کرنا چاہیے کیونکہ سرکار بھی اگر اس میں ہیلپ ہماری کر رہی تو کہیں نہ کہیں ہمارے فائد کے لیے ہی س
جی جی جی سہانندا آپ سے بات کر کے اچھا لگا اور جو ہمپ نے بتایا وہ صحیح ہے
جی خراب ہےس جیبھی